ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم اللام عھائی جان
اور بتائیے بھائی جان جی بھائی جان میرا کھانا وانا ہو گیا آپ کھا لی
ہاں کھانناا خالی
امی جان ابو جان کا سواستھ کیسا ہے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی ج
او ویسے کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان
ہم تو دال چاول تلوا سبزی کھائے گا نان آپ کیسے کھائےیں
کافی چیز کھائے ہیں بھ جان ہم بھی ہم کھائے ہیں دال چاول پنیر مٹر کا سبزی کھائے ہیں پھر آلو اور گوبھی کو سکھا کر وہ جو ہوتا ہے وہ وہ سبزی کھائے ہیں پھر سلاد کھائے ہیں سلاد میں تھا بھ جن کھیر تھا گاجر تھا اور چکندر تھا اس میں تھا بھائی جان ہری مرچ تھی نیمبو تھی پھر چاٹ مسالہ تھی یہی سب کھائے بھائی جان بہت لذیذ کھانا تھا پورے خاندان لوگ کے ساتھ کھائے بھائی جن دل خوش ہو گیا ہے ویسے آپ اپنے سے خود سے بنا کر کر کھیں بھائی جان کی امی جان بنائی تھی
نہیں جان ہم خود سے بناتے ہیں کافی لگ
کیا کیا بناائے تھے بھائی جان
ہم تو دال چاول سبزی سرو بنائے تھے بھائی
تروا کس چیز کا تھا بھائی جان
س میںہ تو پسان کاتا
کٹہل کا او بہت اچھا لگتا ہے کٹہل کا ترو بھائی
ہ م آ
کو بارہ بولتے ہیں بارہ
لیکن بنایا تھ
جی اچھا لگتا ہے اور بتائیے بھائی جان کھانا میں آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں
پنیر بریانی چکن بریانی ا
چلی یہ آپ تو کافی کچھ بنا لیتے ہیں بھائی جن ہم بھی بائی جان بنا لیتے ہیں دال چاول سبزی میں سب آلو کا سبزی یہ سببن پرک کار کے سبزیاں بنا لیتے ہیں پھر ا مانساہاری میں بھ جان چکن بنا لیتے ہیں مٹن بنا لیتے ہیں پھر مچھلی انڈا یہ سب بنا لیتے ہیں بھائی جان ویسے بھائی جان ادھر موسم آج کیسا ہے بھائی ں
کافی دھوپ تھا بائی جان کفھی بنااتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کھلائیے بھائی جان
جی اور مطلب آندھی وندھی جی
کلار
کیا
اپنے ہاتھوں سے بنا کے چکن
جی بھائی جان کھلائیں گے ضرور کھلائیں گے آپ جب بولیے تب کھلائیں گے بھ جان چلیے نا پارٹی کیا جائے گاچھی میں بگوان میں چلیے
جی آتے آئیےن کی جی بولیے نا آ کب چلا جائے آپ بئیے
آائی جان کہ ہوت چلتے خاص پیھے
ا بھائی جن ایک بات بوولے ہیلو پیزا کھائیے گا پیزا اس دن کا وہ وہ وہ جناب نہیں گئے تو ہم لوگ مطلب ہم اور دھیرج چھوٹے نباب چلے گئے بھائی جان آپ لوگ نہیں جا پائے ان کی ممی تھوڑا امی جان ڈانٹنے لگی ان کو تو نہیں جا تو مطلب سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہے بھائی جان سنڈے رووار کے بعد بعد پیمنٹ بھی آ جائے گا تو چلا جائے گا بھائی جان ایک لارج پیزا خریدا جائے گا بڑا والا اور سبھی کوئی بیٹھ کے کھایا جائے گا ٹھیک ہے اس دن ت مطلب لے کے گغسا نہیں ن ہے بھائی جان اس بات
ہاں بھائی جان آپتے نہیں بھائی جان ہم انکت سے پوچھے تو انکت بولا کہ نہیں بھائی جان ہم نہیں گئے تھے وہ لوگ گئے ہو ہم کو لگا آبھی گ نہیں گئے تھے
جی مطلب آپ فون بھی کرتے تو آپ کو لے جاتے لیکن ہم کو لگا کہ انکت کے ساتھ جائیں گے کہیں ویسے مطلب ہم انکت کے پاس بھی فون کیے تھے وہ جناب کے پاس بھی فون کیے تھے لیکن وہ جانا اب فون نہیں اٹھ کتنے بار کیے بھائی جان اس کے بعد جب فون کاٹ دیے نا ان کی ممی بولنے لگی تو اس کے کتنے دیر بعد بھی پانچ چھ کال کیے نہ ہی اٹھا پائے تو ہم دونوں لاسٹ میں چلے گئے
کہاں سے جچ رہے گا
یہی پکری دل میں گئے تھے بھائی جان پاسی میں تو ہے بہت لذیذ پیزا تھا بھائی جان سمجھے
نہیں بھائی جان پکڑ پ نزییک پ ج نہیں م جیھیک
ارے بھائی جان آپ مانیں گے نہیں بھائی جان دو سو میں اتنا لذیذ پیزا دیا تھا اور اس میں کافی چیز ڈالا بھی تھا پنیر بھی تھا دو سو میں بتائیے اور م مطلب کافی ہ جی جی ایک
کوال آ رہا ہے
چلیے کوئی بات نہیں بات کیجے
بس ہلو ہلو
جی بھائی جان بولیے نا
اور بس صحیح ہے بھائی جان
جی بھائی جان بولے ہیں کہ وہی چھوٹے ن باب بولے تھے کہ پکڑی دل میں اچھی پیزا ملتی ہے سمجھے تو ہم مطلب بولنے لگے کہ باہ پکری دل میں کیا اچھا ملے گا پیزا لیکن لے گیا وہ چھوٹے ن باب لے گئے تو گئے ہم لائے گھر پہ مطلب کھائے بھائی جان لوگ کے ساتھ اتنا لذیذ لگا مطلب مطلب مت پوچھیے وہیں سے خریدنا ہے ایک بڑا والا پیزا
ہم کپڑے د ہم کھائے کہیں ک
جی کبھی کبھی بن جاتا ہے خراب وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو بڑے بڑے ہوٹل میں بھی پیزا مطلب اچھا نہیں بن پاتا ہے ہو جاتا ہے وہ کتنا والا کھائے تھے وسے
ہم بر جا کائے ساڑے تین سو والا بھییاا
ا تو ساڑھے تین سو والا تو بڑا والا پیزا ہوگا
ہاں بائی جان پپ والڑا سائ کا جاتا
جی وہیں پکڑی د پکڑی دل میں ہی کھائے تھے بھائی ج اچھا جی بن جات کبھی کبھی
آاں ج نا کہ تھ با
وہیں مطلب ا پکڑری دل گوللمبر ہے نا
ہاں ہاں
اسے ایک نیپال جو جاتا ہے راستہ
نی پال ج
نیپال گوللمبر ہے اور ایسے دو تین رستے کٹے ہیں چار وہاں پہ چوپ پائی ہے چارپائی وہ ادھر سے مطلب ا اتر سائڈ سے ایک روڈ گیا ہوا ہے جی اسی روڈوا میں ہے وہ اسی روڈ میں ہے
دکان کا نام بھی ج ہے
دکان کا نام نہیں جانتے چلیے گا نا بھائی جان اگلا پیمنٹ آئے گا تو چلیے گا دیکھ لیجے گا جی ویسے بتائیے نا آم لیچ جی کا سیزن چل رہا ہے تو ام لیچی کائےیں کہ نہیں گائی جان
ہاں ہاں ہے کافی لذیذ لگ رہا تھا بھائی جان
جی ہم کو نہیں کھلاائے بھائی جان افسوس ہے ہم کو خود کھا لیے ہم سے بمانی کر دیے
نہیں بھائی جان وہ ہم بھی اپنے سے نہیں گئے تھے بھائی جان کے ساتھ گئے تھے تو کھلایا تھا
ا تھے کیسا لگاچ
ہائی جان لیچھی تو کافی لجور لگاا
ابھی بھائی جن مل رہا ہے کہ نہیں بازار میں لیچی یا کہ ختم ہو گیا
نہیں بھائی جان مل رہی ہے لیچی تو مل ہی رہی ہے
جی خریدنا پڑے گا نہیں تو اب ختم ہو جائے گی پانچ چھ دن میں ختم ہونے والی ہے نہیں بھائی جان
ہاں بھائی
ویسے لیچی جی ویسے لیچی کافی جلدی ختم ہو جاتی ہے نہیں بھائی جان
اں ب دن زیادہ بھی نہیں
جی آتی ہے اور دس پندرہ دن بعد ختم آم ہے تو تھوڑا رہتا ہے آم ایک مہین ڈیھ مہ ایک ماہ ڈیڑھ ماہ تک رہتا ہے نہیں بھ جن
ہام تصری میں بہت دن ہے تاک کیاان تو بہت ہی سار کی روتی
جی بھائی جان بہت پرکار اس میں کافی ٹائم تک ٹکے رہتے ہیں نہیں بھائی ج
میں کیا ہوتا ہے کہ ڈرنا کافی لیٹ سے پکتی ہے زیادہ سب سے پہلے پک جاتی ہے ٹائم لگتی ہے
اور اس میں ایک اور قسم کے آم ہوتی ہے بھائی جان سمجیں وہ تو بہت لمبے سمے تک جب سب آم ختم ہو جاتا تب تک وہ رہتا ہے اس کا آم ہے اس کا نامو ہے بھائی جان بھتو وا آم ہوتا ہے بھتوا وا آم جی سکو لام بھی اور سکل سے بھی زیادہ دن تک پیتا ہے وہم جو ابھی بولے ہیں لیکن اس کا یہی ہے کہ سواد تھوڑا کھٹا لگتا ہے بہت
ہاں چ الا اور تائی کاٹ چتا ہاں بھائی جان وہ تو ہے ہی
جی جی ویسے آم میں آپ کو کونا کون سا آم پسند ہے بھائی جان
ہمیں تو زیادہ اور مالدہ کافی پسند ہے
جی ہم کو بھائی جان پسند ہے بیجو کام پسند ہے اور جردام بہت اچھا لگتا ہے مالدو بھی اچھا ہی عم ہے مالدو کا وہ جو اوپرا والا پرت ہوتا ہے وہ کافی پتلا پتلا رہتا ہے نہیں بھائی جان
پٹنااری ہاں بس
اور اندر پورا رس بھرا ہوتا ہے جوس ٹپ کا کھانے میں لگتا ہے نہیں بھ ج کافی لذیذ لگتا ہے جی جی بھائی جان ہم ڈ مالد اور چورا کھ ب ایک آم اور تھوڑا سا چیڑا ل اسی میں پیٹ بھر گیا بھائی جان
ا بھائی جان چلیے ٹھیک ہے بھائی جان
کر کے بہت خوشی ملی اللہ حافظ
پل